ہیلو
ہلو
السلام علیکم
وعلیکم السلام
وارہ دو
کچھ نہیں ہو رہا ہے بس ایسے ہی صبح صبح تو ابھی تو کچھ دیر پہلے اٹھے ہی ہے
مارننگ واک پہ نہیں کہ تم آج کل تم بہت مارننگ واک پہ جا رہے ہو
ہاں گئے تھے ابھی ن تھوڑا دیر پہلے آئے ہیں تو کچھ باتھ روم میں کپڑا رکھا ہوا تھا
او ت کپڑا دونے جا رہے ہو
کپڑا دھو رہے تھے اتنے میں تمہار آیا تو
کلسن ت اتنا فون کر رہے ایک منٹ رک نکال سے اتنا فون کر رہے کہنے اٹھا رہی ہے
پتاہ ہی نہیں چل رہا تھا مین بہت زیادہ وستتا بھی ہے جیون میں بیجی بہت
تو ہم اتنا کال کیے تو ہم کو اٹھانا نا چاہیے اور صبح بھی کیے تھا تو کہاں نے
بائی دیکھے ہوں گے سوئے ہوئے ہوں گے یا پھر ہاں چل گئے تھے باہر تو فون روم ہی پہ چھوٹ
او ہ اور بتاؤ تمہارا سنا ایگزام ہے
ہاں ہےی ہے کل ہے کل
تو کل تک لاسٹ ہے یا اور آگے بھی ہوگا
ن کل ہی ہے لاسٹ ایم اے کا ایگزام چل رہا ہے نا
تب تمہارا امتحان اچھے سے ہو رہا ہے
ہاں اچھا جا رہا ہے کل اور لاسٹ بسنتی میں امتحان ہےٹھوا
او تب اچھے سے لکھ رہے ہو چوری ووری چل رہا ہے گام میں
آر کا کفر بولتی ہے چوری کا ہاب ہوتا ہے
اوررے آپ تو کالی صرف چوریے سے ایک دام ہی ہوتا کیاپ بات کر رہے ہو کہاں ایڈمیشن تم لیے ہو اس کا ایم ا والا
ہم یہیں اپنے شہر میں لیے ہیں
مطلب کون سے کالج تھے ارے ہم کو بھی کرنا ہے یار میرا بھی پتاؤ نا کیسے ہوگا ڈسٹینس سے ہم بھی کرنا چاہتے ہیں
ڈسٹینس ہو ہی جائے گا ترت ہو جائے گا ابھی تو سیشن بھی پار ہو گیا کچھ نئے پروسیس اب تو سیشن پار ہو گیا اب دسمبر والے سیشن میں ہوگا
تو کیا ہوتا ہے مطلب اس کے لیے کیا کیا کرنا پڑتا ہے
پوچھ نہیں تمہارا جتنا بھی بی اے کا سرٹیفکیٹ ہے سب کا فوٹو فوٹو کاپی ایکٹ مائگریشن سرٹیفکیٹ لگے گا اس کا بھی فوٹو کاپی
تو مائگریسن تو میرے پاس ہے نہیں کیونکہ ہم ایک بار ای میں کر چکے ہیں نا
تو اس سے کیا ہوگا بی اے پر ہوگا نا
تو بی اے کا مائگریشن نہیں ہے نا ایم اے کیا تھا تو وہ وہاں پہ جمع کروا لیا تھا
ارے تو کوئی بی اے کے سرٹیفکیٹ پہ بھی ہو جائے گا تل
اور ایم اے والا دیا تھا ہم کو مائگریشن
ایم ا والا تو ہاں ایم ا والا دیا ہے
سر میرا ایم اے میں مارکس کم ہے نا تو ہم کو کرنا پڑے گا پھر سے بھی
ٹھیک ہے تو کر لیں گے اور کر لینا ب ب بات کرتے ہیں کالج میں
ہاں بت کر کے دیکو نا ہم کو بھی کرنا ہے یار اور یہ سب ٹیچر والا اگزام کا تیاری ترا ایک دم اچھا چل رہا ہے
ہاں چل ہییرا ویکنسی آئے تب تو
ارے وہی تو مسئلہ ہے ویکینسی کا تو مسئلہ ہے
تب اورار کیا بھائی گ ہے نہیں آتا ہے اتنا دن ہو گیا سال دو سال ہو گیا ابھی تک کوئی اس کا اتا پتاہ بھی نہیں ہوا ہے
ہاں بڑا دقت ہے ہم تو خود اتنا دن سے ویٹ کرتے انتظار کرتے کرتے ہم ہ ب
ارے آدمی کو ہو یا نہ ہو امتحان ایک بار ہو جاتا ہے نا تو آدمی پھر آج جاتا ہے ل نہیں ہوا پھر اور کسی کا دیکھیں گے
بس لٹکا ہوا ہے ویکینسی کاب آ ہی نہیں رہا ہے پڑھ پڑھ کے تھک جائ اب تو پڑھنے کا بھی من نہیں کر رہا
صحیح ہے سبھ کے ساتھ یہی ہے
ہاں سبھی کا حال یہی ہے
تو
اور بتاؤ
اور سب بہتر ہے
طبیعت تمہاری ٹھیک ہے
ہاں طبیعت تو اب کچھ حد تک ٹھیک ہے
اور تمہارا بی ایڈ کب ہوا تھا تم کر لیا نا بی ایڈ
ہاں بی ایڈ کر لیے پھر ابھی ایم اے کر رہے ہیں
اور سونے کہ تم جی ٹیٹ والا فارم بھرا ہے ابھی او ایگزام اس کا ایگزام کا کوئی اتا پتا چل رہا ہے امتان کاب ہوگا اس کا
تو ہم کو پتا ہی نہیں چلتا ہے کیسے پتاہ چلے گا ہم ہیں
میرا نام فارم میں غلط ہو گیا ہے بھرنے والا کیفے والا غلطی کر دیا ہے پریشان ہے یار دیکھو نا کب سے کریکشن ریٹ دیتا ہے کہ نہیں دیتا ہے
جیٹٹ کا تیاری کرو جب تک تم
کر رہے ہیں لیکن فارم میں میرا تھوڑا سا غلط ہو گیا ہے بھرنے میں
ارے وہ سب سے ہاں ایڈمٹ صحیح کروا لینا کریکشن کا ٹائم آئے گا تو ضروری سے صحیح کروا لینا کیونکہ
کریکشن ڈیٹ د تب ن ابھی تو دے رہا ہے کہ پورا فارم کینسل کر کے پھر سے بھرنا وہ کو بول رہا ہے کریکشن ڈیٹ آئے گا اسی لیے ہم کینسل کر کے بھر نہیں رہے ہیں پندرہ سو روپیہ لگ رہا ہے ہو کم ہے
آئے گا آئے گا کہ ل پندرہ سو لگائے گی جب بھائی ب کرے گا تب ا
وہی تو ہم کو سمجھ نہیں آ رہا آئے گا کہ نہیں آئے گا تو بس
آئے گا آئے گا یہ تو ہمیشہ بار بار ایسا ہی کرتا ہے جیکٹ والا
ہاں یار پریشان کر دیا ہے پت نہیں
فارم بھرایا تھا دو سال چوبیس میں ہی بھرایا تھا اس ٹائم جو ہم بھرے تھے نہیں تمیں پھر بولی تھی کہ پھر آیا ہے تب ہر دو
ہاں ہاں ہمم تو تو پھر سے ہو رہا تھا وہ لینگویج توٹو ال بدلنا تھا نا کہ پہلے تھا کہ ہندی انگلش میں سے کوئی ایک رکھ سکتے تھے لیکن لیکن آبر ہے کہ مطلب ریجنل لینگویج رکھنا ارے ہ
یہ خراب ہے
اور ایک دم بحالی نہیں آتی تا ہے نہیں دیکے ج ڈ دس سال بعد ہوا ہے دو ہزار سولہ میں ہوا ہے ابھی تک نہیں ہو رہا ہے
تو بہت ویکنسی آتے رہتا ہے لیکن جھارکھنڈ کا سنتے ہیں کہ
گ میں تو تین بار ہوا ٹی آاری کا ایگزام ہم نہیں دے پا رہے کیوںکہ میرا اس ٹائم سی ٹیٹ نہیں تھا نا سی ٹیٹ کا ایگزام ہم کیے ہیں دو ہزار چوبیس میں پاس پہلے ہو جاتا تو ہم بھر لیتے نا تو تیاری تھری میں میرا نکال جاتا کیا بولے یار قسمت خراب ہے ہاں
اچھا کوئی بات نہیں کبھی کبھی ہوتا ہے دیکھو سمے کا بات ہے کسی کو سمے پہ پل جاتا ہے تو سمے پہ
ارے ار سماج میں بولتے ہیں نا پڑھ رہی پڑھ رہی کچھ نہیں ہو رہا ہے بڑا پریشانی
ارے کیا کرے گی سب سب کو ساتھ یہی ہے
ہاں ہم تو جامع سے کیے تھے میں تو میرا اس ٹائم ایک دم کم مارکس دے دیا تھا اس سمے ہم بیمار تھے اس وقت تو ہم کو ایک دم کم دے دیا اس میں مارکس تو میرا ہے کہ
کب کی تھی اب میں
ہم تو دو ہزار سولہ ہی میں کیا تھا دو ہزار سولہ سترہ ہاں ہم کیے تھے لیکن پھر ہم دھیان
بھی چاہ ہے بہار میں بہت سارا یونیورسٹی ہے یا پھر جھارکھنڈ میں
ارے نہیں دھیان دے نا ہم کو کیا لگا کہ کا ففٹی پرسینٹ سے فف فو پرسینٹ سے کم رہے گا تو ویلڈ نہیں ہے جنرل والوں کا بہت مارا ماری ہے نا
تب جنرل کا تو سب جگہ دقت ہوتا ہے تھورو سےا ہی دیکھ کے آتا ہے پتا نہیں ہم لوگ کیا کر دیے ہیں ان لوگوں کو سمجھ میں نہیں آتا ہے ان لوگوں کو اسکالر شپ آتا ہے ریزرویشن ہے
ہاں ابھی نہیں دیکھ رہے جو بھی مطلب نیچا کاسٹ والا ایس سی ایس ڈٹی او بی سی ہے اس کو ساوتری بائی پھولے تو مطلب اسکالر شپ ہر کچھ ملتا ہم کو تو کبھی کچھ نہیں ملا
وہی حال میرا بھی ہم تو لڑکے ہیں لڑکا کو تو اور ہمارا کالج میں پڑھ شروع سے ہی سب کو او بیی سی والے کو یا پھر ایس سی ایس والے کو فصل کھانے پہ دس ہزار روپیہ ملتا تھا ہم لوگ کو کچھ نہیں ملتا ہے اسکول کا ان لوگ کا فیس ٹیوشن کا ٹیوشن ہے اسکول کا فیس اسکالر شپ سے آیا دادا کچھ کچھ ہی آتا تھا لیکن آیا ہم لوگوں کو کچھ نہیں ملتا ہے
سی بات ہے یار بڑی پریشانی ہے کیا بولے انسان وقت بھی نہیں ہے انسان کے پاس ایج بھی نکلا جا رہا ہے عمر اتنا بیٹھا رہے گا جب کرنے کے لیے پریشانی ہیں
تو صحیح ہے سب چیز کا ایک عمر ہوتا ہے نا
ہاں وہ تو ہے صحی بات ہے اور بولو کیا ہو رہا ہاں طبیعت تمہارا خراب تھا ٹھیک ہوا
ہاں اب تو ٹھیک ہے
او ٹھیک ہے ہے نا اور گھر میں امی پو سب ٹھیک ہیں
سب سب ٹھیک ہے اب تو بھائی بھی کل آنے والا ہے
کیوں تمارا بھائی رہا ہے وا
ہاں
اچانک تم بتایا نہیں ہم کو
نہیں تو کل ہی ہم کو رات میں پتا چلا کہ آج وہ بس بیٹھے گا تو پندرہ تاریخ کو مطلب پہنچے گا کل بس ایسا ہی ہاں بول رہا تھا کہ بہت دن ہو گیا دو تین مہینہ ہو گیا
او توبھی رہے گا
ہاں ایک آدھا ہفتہ تو رہے گا ہی
تو تم پورا مزے کرے گا
ہاں بھائییا جیاادہ تھوڑا سا من لگتا ہے اکیلے اکیلے پھر نہیں ایسا کیا ہے آج
اور نہیں تو کیا تم اتر ہی بھی کرو گے پھر آؤ فون نہیں اٹھاؤ گے
ارے نہیں نہیں نہیں ایسا
نہیں ہو بہانہ سے کہ ہم بزی ہیں بہت تم بیست ہو باؤ تمہیں تو مصروف ہو زندگی سب سے زیادہ
ارے نہیں ایسا سوئے ہوئے تھے یا پھر چل گئے ہوں گے باہر تب مارننگ واک پہ تو نہیں اٹھائے ہوں گے اور کیا
ہاں صبح کا سیر کرنا بہت فائدے مند ہے گھومنا بھی چاہیے میرا تو پہیرے میں درد رہتا ہم تو تھوڑا سا چلیں گے بس
ابھی تک پیر ٹھیک نہیں ہوا ہے
نہیں کہاں ٹھیک ہو رہا ہے ابھی تو سوچھ رہے ہیں کسی اور ڈاکٹر کو تلاش کرتے ہیں دکھوائیں گے تم بھی دیکو نا کوئی تماری طرف چھو
ہاں پٹنہ میں تو ہے ہی ہے پٹنہ میں تو ہے ہی
ہاں ہاں تو بتاؤ ان کو
پٹن کے یہاں بھی ہوتا ہے یہاں بھی بہت اچھا اچھا ڈاکٹر مے شہر میں بھی لیکن آدمی کو تھوڑا سا ہو گیا ہے کہ پٹنہ پٹنہ تو وہی پٹنہ اور کیا ایسا بات نہیں ہے سا چھوٹا موٹا
صحیح ہے پٹنہ میں اچھے اچھے ڈاکٹر ہیں رانچی میں بھی ہیں لیکن کیا ہی بول سکتے پریشانی ہے نہیں دکھوائیں دو دو ڈاکٹر سے کہاں ٹھیک ہو رہا ہے
ارے یہ سب چیز ہے ہی ہوتا ہے مطلب جو ہلکا پھلکا جو چوٹ لگ جاتا ہے نا اس
ہاں وہ جلدی ٹھیک نہیں ہوتا ہے اور بتاؤ سب ٹھیک ٹھاک
ہاں سب ٹھیک ہے تم اپنا بتاؤ نا
ہاں
ج
ہاں میرا پیر ہی بس تھوڑا سا خراب ہے بقی سب ٹھیک ٹھاک ہےرے کچھ نہ کچھ طبیعت آرام ہوتا رہتا ہے زنداگی ج سے پریشان ہو ہے دعا کرو سب ٹھیک رہے
سب ٹھیک رہے گا ٹینشن کیوں ہو سی
ہاں انشاء اللہ اللہ نے چاہا کے
سب اللہ سب ٹھیک کر دے گے
ہاں
سب کے لیے بس تھوڑا سا سبر کا ضرورت ہے
بالکل بالکل سبر کا ہی ضرورت ہوتا ہاں وقت پہ تو سب ٹھیک ہو ہی جاتا ہے
وقت ب بات ہے بس آدمی
ہاں بالکل بالکل ہاں سب رہی تو ہے اللہ پر یقین بھی ہے سب ٹھیک ہوگا ٹھیک ہے پھر جاؤ اپنا کام کرو پھر بات ہوگی ان شاء اللہ ٹھیک ہے پھر اللہ حافظ
ٹیھک